السلام علیکم ہم
وعلیکم السلام
بھائی جان اب ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں جی میری بہن آپ ٹھیک ہو آرز کے گھر میں سبھی ٹھیک
الحمد للہ گھر پے سب ٹھیک ہے امی ابو ٹھیک ہے
ہاں یہاں پہ سب ٹھیک ہے وہاں پہ تو آپ ٹھیک ہو میری دوسری بہن ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے الحمد للہ سب خیریت سے ہی ہے
اچھا کیسے یاد ہوا آج کیا آج
تو میں نے سنا کہ آپ کے جو امتحان ہے وہ ختم ہو گئے ہے تو پرسوں سے مناسب نہیں سمجھا آپ کو یہ کرنا کال کرنا میں نے سوچا آپ مصروف ہوں گے ابھی پڑھائی کے ساتھ تو ابھی ضروری ہے آپ کو یہ وقت پڑھائی کو دینا تو اس لیے آپ کو فون نہیں کیا تو آج میں نے سنا آپ کا یہ جو پرچی ہے وہ آج آخری تھی تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ کیسے گئے آپ کے باقی ساری پرچی چے اور امتحان پورا کیسا گیا
بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میرے امتحان بہت دنوں سے چل رہے تھے ایک مہینے سے چل رہے تھے میرے امتحان اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ میرے پرچے سب ٹھیک گئے الحمد للہ اور میرے کچھ امتحان ابھی باقی ی بھی ہے لیکن بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے
چلو یہ تو بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی اور مجھے بھی سن کر بہت اچھا لگا کہ آپ کے جو پرچے ہیں وہ بہت اچھے گئے ہیں اللہ آپ کو کامیابی دے اور تو یہ تو یہ نہ کیا بولتے ہیں اس کو یہ تو کہنا ہی ہے کہ یہ صحبت کا اثر ہے جتنا مجھے پتا ہے آپ بہت اچھی صحبت میں لگے ہو جو آپ کے دو دوست اسباب ہے اور جو آپ کو گھر کا بھی ماحول ہے وہ بہت اچھا اچھا ہے اور خاص کر آپ کے دوست جن کی صحبت میں آپ ہو وہ بہت ہی ماشاء اللہ اچھے ہے
ہاں وہ تو ہے الحمد للہ اللہ نے مجھے اپنے اچھے گھر گھر سے نوازا ہے اچھے گھر والوں سے نوازا ہے اچھے ماں باپ سے نوازا ہے اور اور شکر ہے اور میرے سب دوست اچھے ہیں اور میری صحبت الحمد للہ اچھی ہی ہے
چلو الحمد للہ یہ تو پتا ہی ہے انسان ایک سماجی حیوان ہے اور وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا تو وہ اپنے ارد گرد ما ہو معاشرے اور دوستوں سے مسلسل خاص کر کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی ہے اور ماشاء اللہ آپ کے جو دوست ہے تو آپ نے اچھا ہی ان سے سیکھا ہے تو آج تک کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں ملا
ہاں آپ بہت صحیح کہہ رہے ہو صحبت کا اثر انسان کی زندگی اخلاق اور کردار پر دوستی اور ماحول کے اثرات پر ایک حامیہ مصلومات اور خوبصورت انداز میں تر ترتیب دیا گیا اردو مضمون بھی
یہ یہ صحیح کہے صحیح کہا آپ نے
تو صحبت کے اثر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
میں تو یہی کہوں گی کی اچھی صحبت انسان کو نیکی سچائی پر لے جاتا ہے نیک اور با اخلاق جو لوگ ہوتے ہیں نہ تو ان کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر بھی اچھے جو اخلاق ہے وہ آ ہی جاتے ہیں
بالکل اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اچھے دوست انسان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس مشکلات کا ڈٹ کے سامنا کرنا سکھاتے ہیں
جی ضرور ہاں یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں علم اور سمجھدار لوگ کی جو صحبت میں بیٹھے بیٹھنے سے علم کو علم کی جو پیاس بجھتی ہے اور
انسانی انسان ہاں بالکل پ علم اور صحبت کی جو پیاس بجھتی ہے اور انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو میں نکاسی ہوتی ہے
ہاں یہ یہ سچ ہے مطلب میں بہت ہی خوش ہوں آپ سے اور جو آپ کے پھلے نتائج بھی تھے جو آپ کے پرانے جو امتحان تھے باقی آپ کے جو کلاسز تھے وہ بہت ہی مطلب شاندار آپ نے ہمیشہپ اپنی شاندار کارکردگی دکھائی ہے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب آپ کی صحبت اچھی تھی آپ آپ کو جو آپ کو اچھے اٹھنے نہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اور خا کر گھر کا بھی ماحول بہت اچھا تھا تھا تو اس وجہ سے آپ اچھی صحبت میں لگے اور کارکردگی ہمیشہ دکھائی اچھی
رہے ہیں شاید مجھے اسی وجہ سے شکر گزار رہنا چاہیے اپنے گھر والوں کا اپنے آس پاس لوگوں کا اور اپنے دوستوں کا اور آپ کا بھی جن جنہوں نے مجھے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ اچھی صحبت میں ہی رہوں اور خود بھی اچھا بنوں اور باقیوں کو بھی اچھا بناؤ
آپ کو تو پت ہی ہے آج کل کا ماحول بری صحبت انسان کو بر برائی جھوٹ چوری مطلب سکھاتی ہے اور آپ کو وہ مشہور کہاوت ہے کہ جو خر بوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہ نہیں
ہاں جی وہ اب تو ہے
تو یہی ہے پرانو جو ہمارے پرانے لوگ تھے اور جو بزرگ رہ چکے ہیں ہمارے تو یہ ان کی ہی کہانی ہے تو آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ سیب کو سیب نا سیب کو سیب دیکھ کے ہی رنگ پکڑتا ہے اگر ایک سیب خراب ہوتا ہے اور اس ایک سیب کو ایک ہے نا اچھے کسی ٹوکری میں رکھ دے اور اس ٹوکری میں اچھے سیبوں کو رکھ دے اور اس جو یہ خراب سیب ہے اس کو اس میں رکھ دے یہ باقیوں کو بھی خراب کرتا ہے
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس میں ہم نے بہت سارے مضمون اور کہانیاں سنی ہیں اور بچپن سے ہی ہم ایسا سنتے ہی آ رہے ہیں کہ برے انسان صرف ایک مچھلی پورے تالاب کو گندہ کر دیتی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بری صحب انسان کو برائی جھوٹ چوری اور منشیات جیسی لقوتی میں مبتلا کر سکتی ہے اور ایسا ضروری ہے کہ ہمیں بری صحبت خود بننا نہیں چاہیے اور بری صحبت میں بیٹھ نا بھی نہیں چاہیے
ہاں کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے میں ہمیشہ آپ کو مشورہ دوں گی اور اچھی اچھے راستے پر ہی لے کے جاؤں گی کیونکہ میں آپ سے بڑی ہوں تو مطلب ایک بہن ہونے کے ناطے اور ایک مطلب آپ سے میں بہت بڑی ہوں عمر میں تو اس حساب سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو بولوں کہ برے لوگوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں بیٹھنا چاہیے ہاں الگ بات ہے اگر ان کے ساتھ کبھی سلام دعا مطلب ہوئی لیکن ان کا وہ جو رنگ روپ ہے وہ کبھی بھی پکڑنا نہیں چاہیے ان کے ساتھ خود کو کبھی بھی یہ نا کیا بولتے ہیں جوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو پت ہی ہمیں گھر کا ایسا ماحول بالکل بھی نہیں ہے اور آگے جا کے پھر مطلب عزت پہ بات آتی ہے وقار پر بات آتی ہے
بالکل وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہو آپ مجھے ہمیشہ رہنمائی کرتے دکھتے ہو اور آپ مجھے ہمیشہ ایک اچھا انسان بنانے میں مدد کرتے ہو تو اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں بہت اور میں اپنے گھر والوں کا بھی شکر شکر گزار ہوئیں کہ انہوں نے مجھے ہر وقت بہت بہت اچھی پرور سے نوازا ہے اور مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا اور نہ میں بھی کوشش کروں گا کہ ان کو کبھی میری طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے اور اگر ہم بری صحبہ کے بارے میں بات ھی کرنے والے ہیں تو آپ کو پت ہی ہوگا کہ برے دوستوں کی محفل میں وقت کا ضائع زیادہ تر حصہ فضول باتوں اور گہبت میں گزر جاتا ہے جس سے قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے معاشرتی ا بدنامی بھی ہوتی ہے اس بری صحبت سے تو ہمیں ضروری ہے کہ اس بری صحبت سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہے
ہاں جتنا وہ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ جتنا ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے ایسے دوستوں سے جو آپ کو وہ بولتے ہیں نا ہاتھ پکڑ کر مطلب برائی کی طرف لے بالکل بھی ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہیے انسان کو ہمیشہ یہ مطلب ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو آپ کو ایک بہتر انسان بنائے نہ کہ برا انسان بنائے چوری سکھائے یا مطلب ایسی کوئی چیز سکھائے کہ جس سے آپ کا وقار جو ہے اس پہ بات آئے عزت پہ بات آئے تو ان کے ساتھ بالکل بھی مطلب کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہیے
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو اور میں آپ کا بہت بت شکر گزار ہوں کہ میرے امتحان کے موقعے پر آپ نے ایسی بات کی تاکہ میں ہر تاکہ میں یہ امتحان کا قیمتی وقت اپنی پڑھائی کے ساتھ ہی بتاؤں اور یہ سب چیزوں جو بری چیزیں ہیں ان سے دور ہی رہوں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ایسے ہی آپ میری رہنمائی آگے بھی کرتے رہیں گی اور ان شاء اللہ ہم بہت جلدی ملیں گے
انشاء اللہ مجھے بھی آپ سے یہی امید ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک پڑھائی کے ساتھ ساتھ مطلب آپ نے شاندار جو کارکردگی ہمیشہ ہمیں دکھائی ہے تو آپ سے یہ بھی امید ہے کہ آپ ہماری عزت وقار پہ کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے آ آپ کی جو صحبت ہے وہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہی مطلب ہوگی ان کی ہی آپ رنگ روپ وہی پکڑو گے نہ کہ بری کسی صحبت میں لگو گے یہ آپ تو آپ کا امتحان بھی ختم ہو گیا ہے تو آپ کو ابھی وہ مطلب یہ نا ابھی آپ یہ نہیں رہو گے کیا بولتے ہیں اس کو ا اس کو کیا بولتے ہیں ہار تو ابیا
کوئی بات نہیں میں آب کی بات سمجھ سکتا ہوں کہ میرے امتحان ختم ہو گئے ہیں تو میں اپنا اپنا جو وقت ہے وہ اب دھیرے دھیرے کر کے اپنی جو اپنے گھر والے ہیں ان کے ساتھ بھی
ان کے ساتھ ورزش کے ساتھ کتابیں ہے ان کے ساتھ بس فضول کاموں میں نہیں وہ وقت دو اپنا کیونکہ یہ وقت بھی بہت ضروری ہے اگر آپ چاہو آپ یہاں بھی آ سکتے ہو کچھ کچھ وقت کے لیے اپنی بہن سے ملو گے اور بتیجی سے بھی ملو گے تو آپ کا بھی دل بہل جائے گا
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ یہ وقت بہت جلدی آئے اور میں یہ وقت اپنے گھر والوں اور اپنے جو بہت عظیم میرے لوگ ان کے ساتھ بیتا ہوں اور کو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مجھے پھر سے یاد کریں گے اس کے بعد بھی
ضرور ضرور میں مجھے تو آپ ہمیشہ یاد ہو تو اب آپ ایک کام کرو مجھے این والد صاحب کے لیے چائے بنانی ہے تو میں ان کو چائے دے کے آتی ہوں تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھنا اللہ حاف
بالکل بالکل آپ بھی خیال رکھے اللہ